السلام علیکم بابرکاتہ بھائی جان ٹھیک ہو
ہاں جی شکر اللہ کا ہم سب ٹھیک ہے بھائی جان آپ بتائیں آپ ٹھیک ہے
جی شکر اللہ کا اور آپ سنائیں آپ کیا کر رہے ہو
بس بیٹھے ہیں آپ بتائیں آپ کے گھر پہ سبھی ٹھیک ہے ممی پاپا بھائی بہن سبھی ٹھیک ہے بھائی جان
جی شکر اللہ کا اور آپ سنائیں کیا کر رہے ہو
جی جناب ابھی بیٹھے ہے تھے تھوڑا ریسٹ کر رہے تھے آج دیر سے ہی اٹھے تو سوچا آپ تھوڑا ریسٹ مار لی تو ایسے آج آپ کا وہاں موسم کیسا ہے ابھی
جی ابھی تو تھوڑی بارش ہو رہی تھی ابھی تو تھوڑی سردی ہے لیکن اچھا موسم ہو رہا ہے
جی جی یہاں پہ ابھی بہت ہی مطلب ٹھنڈی ہے سازگار موسم ہے ہے نا جی
ہاں وہ تو ہے ابھی تو بہت دنوں سے اچھی خھاصی دھوپ ہو رہی تھی تو ابھی ٹھیک ٹھاک ہی موسم ہے تو بارش سے تو اچھا ہی موسم ہو جاتا ہے
ہاں ہاں جی مطلب بارش بارش بھی تو ضروری ہے آپ کو بتائیے پہلے کتنی گرمی تھی تو اب تھوڑا ٹھنڈی ہی مل رہی ہے اب دن ب دن تھوڑی گرمی کم ہو دی جا رہی ہے مجھے لگتا ہے
ہاں وہ تو ہے
ہے نا کچھ اب کچھ ایک مہینے بعد تو پھر پھر سے سردی آئے گی
ہاں ابھی میرے حساب سے یہی بیس تیس دن اچھے سے تھوڑی تھوڑی دوپ رہتی گ پھر تھوڑی تھوڑی کمی ہو جائے گی
جی بھائی جان جی بھائی جان تو ابھی آج میں سوچ رہا تھا کہ کسی سے کچھ بات کروں کسی سے کوھ جانکاری حاصل کروں تو آج ہم مجھے لگتا ہے آج ہم کس مطلب ٹاپک پہ آج ہم بات کریں
جی بےشک آج تو میرے حساب سے جو سب سے بڑا موضوع ہے آج کل کی زندگی میں جس پہ ہم بات کر سکتے یا جس کے بارے میں بات کرنے میں ہمیں مطلب بہت جانکاری مل سکتی ہے یا اس چیز سے ہم آگاہ ہو سکتے ہیں میرے حساب سے وہ آج کل کا مطلب کھیل کود ہے چونکہ یہ تو آج کل کے زمانے میں کھیل کود کی ایک بہت بڑی اہمیت بن گئی ہے دیکھیے آج انسان کھیل کود میں اپنا نام مطلب بنا سکتا ہے یا پیسہ بنا سکتا ہے یا رتبہ کما سکتا ہے تو یہ بہت ساری مطلب چیزوں سے ہمیں آگاہ کرتا ہے
بالکل آپ نے ایک اچھا سا ٹاپک مطلب چن لیا تو مجھے لگتا ہے آج مطلب ہم اسی کے بارے میں مطلب سپورٹس کے بارے میں مطلب ایک بات کہتے ہیں ٹھیک ہے جی
جی بیشک ہاں
تو دیکھیے سپورٹس ہماری مطلب زندگی کا ایک اہم حصہ بن گیا ہے جو کہ فٹ بال ہے کرکٹ ہے بیڈمنٹن ہے مطلب یہ گیمز ہے مطلب یہ مطلب انسان کے لیے مطلب ایک مطلب بہت ہی مطلب اچھی چیز ہے انسان انان اگر دیکھے تو اس سے انسان پہ مطلب بہت ہی فائدے ہیں اور مطلب تھوڑے بھی نقصانات بھی ہیں دیکھیے جب ہم سپورٹس کھیلتے ہیں تو ہم آپ کو پتہ ہی ہے سپورٹس کی وجہ سے جو ہمارا جسم ہے وہ فٹ اور ہیلدی رہتا ہے روزانہ اگر ہم مطلب سپورٹس میں کھیل کود میں دھیان دیں تو ہمارا جو دل ہے وہ صحت مند رہتا اور ہمارے باڈی جو ہے وہ مضبوط رہتی ہے اور موٹا پی جو خطرہ ہے وہ کم ہوتا ہے نا جی
ہاں وہ تو ہے آپ نے تو صحیح بات فرمائی دیکھی کہ کھیل کود کے تو اتنے سارے فائدے ہیں کہ اگر ہم بولنے پہ آ جائے تو میرے حساب سے دو دن بھی لگ سکتے ہیں اتنے سارے فائدے ہیں کھیل کود کی لیکن اگر ہم مطلب بات ان کی بات کریں تو پہلے ہی صحت پہ ہمارا جو ہے اس کا اچھا اثرات پڑ جاتے ہیں تو صحت بھی اچھی رہتی ہے یا دماغ وہ بھی اچھا رہتا ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے انسان موٹاپے سے بھی دور رہتا ہے یا بہت ساری بیماریوں سے بھی دور رہتا ہے یا انسان ا میں سے یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ
جو ہے ہمارا خالی وقت ایک اچھے کام میں مطلب گزر جاتا ہے ہم برے کاموں سے بچ سکتے ہیں اس سے
جی جی بے شک وائی جان تو اگر ہم دیکھیے جب انسان مطلب اگر آپ دے کے جب انسان سپورٹس میں یہ مطلب کھیلتا ہے کھیل کود میں تھوڑا بہت مطلب ملوث رہتا ہے اس کی طرف تھوڑا ٹائم دیتا ہے تو اس سے انسان کا جو ہے وہ جو اسٹریس ہے وہ انسان کا کم ہوتا ہے ٹینشن کم ہوتا ہے اور انسان کو مطلب وہ مطلب ذہنی مطلب ہے نا ذہنی تفاوت ملتے ہیں انسان کو ہے بھائی جان
ہاں وہ تو ہے یہ تو آپ نے صحیح بات فرمائی دیکھیے فائدوں کی اگر اور بات کریں تو ہماری مطلب دماغ پہ بھی بہت سارے اس کے فائدے ہیں جیسے کہ کہ ہمارا دماغ تیز ہو جاتا ہے مطلب سوچنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے ہماری یا ہمارا توجہ بڑھ جاتا ہے جیسے کہ پڑھائی میں دل لگنا لگ لگنے لگتا ہے یا جو ٹینشن ہمارا ہوتا ہے جو دن بھر آپ کو تو پت ہی ہوگا کہ آج ہر کوئی انسان مطلب غم میں ملوث ہے شامل ہے تو کھیل کود سے اس گام میں بھی مطلب آسائی ہو جاتی ہے یا کام ہو جاتا ہے یا تو پھر پورا گائےب بھی ہو جاتا ہے
جی جی تو اور جو کھیل کود ہے اس سے انسان کو اخلاقی اور مطلب سماجی فائدے بھی بہت ملتے ہیں جیسے کہ انسان کے اندر ڈسپلن مطلب آتا ہے وہ وقت کے انسان جیسے دیکھے وہ وقت کی پابندی سے ہے وہ ٹائم بھی پھر کام کرتا ہے ٹیم ورک مطلب مل کر پھر وہ کام کرنا سیکھ جاتا ہے لیکن کسی کو عادت نہیں ہوتی ہے مطلب ایک ساتھ کام کرنے کی تو جب وہ اس کسی مطلب سپورٹس میں جاتا ہے تو آپ کو وہاں پر تو ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی ٹیم ہوتی ہے تو پھر وہ کپتان کا مانتا ہے اپنے لیڈر کا مانتا ہے اور جو ٹیم ورک ہے وہ کو وہ کرنا سیکھتا تو اور لیڈرشپ کوالٹی مطلب وہ کیپٹن بننا سیکھتا ہے مطلب آگے وہ کوئی کبھی لیڈ کر سکتا ہے کسی چیز میں تو وہ بھی وہ سیکھ جاتا ہے نا
ہاں وہ تو ہے یہ تو آپ نے صحیح بات فرمائی کہ اس کے بہت ساری اخلاقی اور سماجی بھی فائدے ہیں تو یہ انسان ایمانداری بھی سیکھ جاتا ہے یا ذمہ داری کا احساس بھی ہمارے ا پر ہو جاتا ہے یا اور اس سے بہت سارے فائدے ہماری تعلیمی مطلب تعلیم پر بھی آ جاتے ہیں جیسے کہ ہماری ہمارا جو پڑھائی ہے ان میں دل لگنے لگتا ہے یا دماغ جو ہے وہ اچھا ہو جاتا ہے تو سوچنے کی قابلیت اس سے بڑھ جاتی ہے یا انسان کھیل کود میں نیشنل یا انٹرنییشنل لیول تک بھی پہنچ سکتا ہے جس کے مطلب جس جس سے اس کے لیے روزگار کے موقع بن سکتے ہیں آپ کو تو پتا ہی ہوگا کہ آج کل تو کھیل کود میں بہت سارا پیسہ رکھا ہے بہت سارا نام شہرت تو ہر کوئی چیز جو ہے کھیلنے والی ملتی ہے لیکن اصل میں وہی ہوتا ہے کہ جس کے پاس کچھ الگ ہوگا انوکھا ہو یا کچھ مطلب سب لوگوں سے کچھ الگ چیز ہو اس کے پاس تو وہی آگے بڑھ سکتا ہے
ا ہے جی بھائی جان جی بھائی جان آپ نے صحیح فرمایا تو اگر ہم دیکھیے انسان مطلب لیڈرشپ کوالٹی مطلب اس سے سیکھتا ہے کپتان میں جیسا آپ کو بولا کہ وہ کبھی نہ کبھی کسی کو لیڈ کر سکتا ہے جیت اور ہار کا اسی سبق ملتا ہے مطلب اگر کبھی اس کےی زندگی میں کچھ حاصل مطلب کہیں فیلیئر ہو تو وہ اسے مطلب پھر ایکسپٹ کرتا ہے وہ اس کی نگیٹو چیز کی طرف نہیں جاتا ہے پھر یا مطلب اگر ہم اس کو وہ ہو فائدہ ملتا ہے تو اس سے بھی مطلب کچھ نہ کچھ وہ اگر وہ کہیں جیت جاتا ہے تو تو اس کا بھی اسے پھر فائدہ ہی ملتا ہے اس کو وہ سیکھ جاتا ہے کہ اس سے مطلب کہیں نہ کہیں وہ ایگو کا اگر ہم دیکھیے تو وہ شکار نہیں ہوتا ہے نا جی
ہاں وہ تو ای بنا رھی اور جو ہمارے ملک پہ مطلب کھیل کود کے وہ بھی بہت سارے مطلب فائدے ہی ہیں جیسے کہ جو کھیل کود میں شمولیت کرتا ہے تو وہ بہت باہر بہت باہر بھی جا سک ہے کھیلنے کودنی تو وہ اپنے ملک کا نام بھی روشن کر سکتا ہے یا جو باہر کھیلنے جاتا ہے وہ اس سے مطلب پوری دنیا گھوم سکتا ہے دیکھ سکتا ہے کہ کیا کیا ہے دنیا میں مطلب اللہ تعالی کے اللہ تعالی نے کون کون سے نام سے ہم نوازا ہے
جی بھائی جان تو آپ نے یہ بات مطلب صحیح فرمائی تو اگر ہم دیکھیں کہ اس کے مطلب نقصانات بھی بہت ہیں اگر ہم دیکھیں سپورٹس کی ج
ہاں بے شک ہاں وہ کہتے ہیں نا کہ اگر ایک سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں اگر ساتھ سات میں فائدے ہیں تو ساتھ ساتھ میں نقصانات بھی ہیں
معاشی اور سماجی نقصان دیکھیو پیسہ مطلب ہر انسان دیکھتا ہے تو پیسہ کا خرچہ ہوتا ہے انسان دیکھیے سپورٹس میں بھی انسان کو چاہیے وہ کٹ لاتا ہے شوز لاتا ہے یا مطلب جو فیس ویس ہوتے ہیں مطلب وہ جمع کرنا ہے تو کہیں نہ کہیں ان کا خرچہ بھی بڑھتا ہے ہوتا ہے اور جوا اور بیٹنگ مگر انسان اگر ہم دیکھے آج کل لوگ کرکٹ کم کھیلتے ہیں اور جوا مطلب اس کو زیادہ بنا دیا ہے وہ پیسوں کے لیے کھیلتے ہیں تو اس کو مطلب انہوں نے جوا بنا دیا ہے تو اس کی مطلب ایک بری عادت بن گئی ہے نا بھائی جان
جی بے شک یہ تو آپ نے صحیح بات فرمائی دیکھی ہمارے یہاں بھی ایسا ہو گیا ہے کہ جو مطلب کھیل ایسے موج مستی کے لیے یا غم دفائی کے لیے کھیلی جاتی تھی لیکن اس میں آج بہت سارا پیسہ لگ رہا ہے تو اس سے لڑائی جھگڑے کا مطلب خطرہ بھی رہتا ہے کہ ہر چیز پر لڑنا کوئی بولتا ہے کہ نہیں یہ ایسا ہوا ہے تو دوسا ٹیم نہیں مانتا تو پھر اس سے جھگڑے ہو سکتے ہیں وہ صحیح بات ہے آپ نے فرمائی
جی بالکل تو آپ پھر آج آپ دیکھے تو پھر انسان لڑائی بے شک وہ لڑائی کرتا ہے ہار جیت پر پھر وہ اپنی دوستی بول جاتے ہیں پھر لڑائی میں وہ مطلب بائیس ان کے لیے لڑائی کرتے ہیں یا پھر کہئی دیکھے تو گمنڈ بھی آ جاتا ہے کہ ہم اچھا پلیئر بن گئے ہم گمنڈی بن گئے ہیں ہے نا جی اور اس سے تو اکلا کے نقصان بھی اگر دیکھیے تو تو انسان پہ یہ مطلب پڑھتے ہیں جیتنے کے لیے مطلب اگر دیکھے تو انسان پھر غلط طریقہ استعمال کرتا ہےی جیٹنگ کرتا ہے مطلب کہھر یا پھر انسان دیکھیے غصہ زیادہ کرتا ہے مطلب ریفری سے یا پلیئر سے مطلب لڑتا ہے مختلف ٹیم سے پھر وہ دشمنی کرتا ہے مطلب نشے کی طرف کچھ بھی پھر نشے کرتے ہیں نا جی
ہاں وہ تو ہے اس کے تو ہمارے اوپر جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ صحت کے اوپر بھی نقصان ہے کیونہ اگر فائدے ہیں صحت کے اوپر تو نقصانات بھی ہیں جیسے کہ چوٹ لگ سک یا فیکچر یا موچ آ سکتی ہے یا زیادہ کھیلنے سے تو تھکاوٹ بھی آ سکتی ہے مطلب جسم جیسے ٹوٹ جاتا ہے یا گرمی میں کھیلنے سے بہت ساری مطلب بیماریوں کا انسان شکار بھی ہو سکتا ہے یا جس کو اچھے سے نہیں کھیلنا آئے گا وہ اپنے آپ کو مطلب چور بھی لگا دیتے ہے یا کسی آضا کا نقصان بھی کرا سکتا ہے یا بہت سارے تو ایسے ہی کرتے ہیں کہ اپنے گیم کو مطلب اچھا بنانے کے لیے مطلب غلط دوا کا استعمال کرتے ہیں وہ جس سے ان کو لگتا ہے کہ ہمارا مطلب جو کھیلنے کا انداز ہے وہ بہتر ہو جائے گا یا- اگر ہم بیس منٹ دوڑ رہے ہیں تو ہم, پچیس منٹ دوڑ سکتے ہیں لیکن-
جی ب تو ہم ہم چاہیے ہاں جی بالکل تو دیکھیے- ہم, ہم کو چاہیے کھیل کود کے تو دیکھے اگر زیادہ تر تو اس کے فائدے ہیں تو ہمیں چاہیے ہم کھیت کوتی میں زیادہ ہی دھیان دیں ل اپنی فزیکل ہیلتھ کو مطلب اس سے- اچھے سے رکھی ہے نا بھائی اور اسٹرس لیولس کو کم رکھی
جی بے شک آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا اللہ نے چاہا تو آگے بات ہوتی رہے گی اللہ حافظ
جی بھائی جان مجھے بھی آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا خدافظ